ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو اچھے سے
جی ہم بہت اچھے ہیں آپ بتائیں کیسی ہیں
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو ابھی
جی کچھ نہیں بس بس موسم آج کا بہت اچھا ہے تو آپ یہاں بتائیے آپ کے یہاں کیسا موسم ہے
یہاں پہ ابھی بارش ہو رہی ہے
باری ہو رہی ہے
ہاں بہت ہی زیادہ اور ابھی بہت ہی مز مزہ ہے موسم کا
ماشاء اللہ مطلب اللہ کی رحمت برس رہی ہے آپ کے یہاں
ہاں بالکل میں نے سنا آپ کہیں گئے تھے سفر
جی جی وہ گیا اب یہ موسم ہی ایسا ہے کہ سفر میں جانے لائق ہائی ہے موسم
بالکل ہاں اور ویسے بھی کبھی تم نے ور کیا ہے کہ سفر صرف جگہ نہیں بدلتا ہے انسان کو بھی بدل دیتا ہے
جی صحی بات ہے اور آپ آپ کہیں نہیں کہیں
ہاں ایکچولی یہاں بھی بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو میں باہر ہی نکل نہیں نکل پائی
اچھا تو بارش سے بند ہو جات تو جانا چاہیے کیا کہ یہ موسم تو نہیں یہتا رہتا ہے گھومنے لائک
آج پورا دن ہوا بارش کو اسی لیے میں نے باہر نکل ہی نہیں پا رہی میں نے سوچا تھا کیا گھر پہ ہی کھ انٹرسٹنگ سا دیکھیں گے کیا کریں گے گیمس ویمس کھیلیں گے اندر ہی کچھ
اچھا
ویس مجھے لمبے سفر پر بہت پسند ہے خاص طور پر وہ جن میں کھڑکی کے باہر بدلتی ہوئے ناذر ہووں
اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور بتائیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے اور کیا آپ کو کیا پسند ہے کھانے ہونے
کھانے میں مجھے بس گھر کا ہی مجھے میں زیادہ تر گھر کا ہی پسند کرتی ہوں مجھے باہر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے
اور فیوریٹ چیز کیا پسند ہے
فیوریٹ چیز میری میری دال چاول
ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے دال چاول تو سبھی کا فیوریٹ رہتا ہے اور آپ کے مطلب گھر پہ گارڈننگ وغیرہ یہ سب کیا ہے آپ نے
ہاں ہم روسی ہی کرتے ہیں ہماراری یہاں پہ ہے نا بہت گارڈن تھی ہم انہ کے سات کام کام کرتے ہیں ہم یہ تو
یہ تو عام باتسی ہمارے گھر پہ
اچھا اچھا تو پیڑ پودے آپ لگاتے
بہت ہو ہاں تو ہم یہاں بھی کرتے ہیں گارڈن مینٹین مینٹین اچھے سے ہمارے پاس ابھی ٹوینٹی وورائٹیز آف فلاورس ہیں تو ہاں بالکل تو ہم اسی کے سے آگے رہتے ہیں
اچھا گاؤ لے
اسک گم میں اسے
اچھا اچھا جی بارش ہو رہی ہوگی تو اور بھی اچھا لگ رہا ہوگا تو آڈنگ بھی ج ہوتا ہے بارش بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ
وہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے
کیاوات ہے ماشاء اللہ اور آپ بتائیں اپنے بارے میں
آپ بتے اپنے بارے میں ہاں تو میں بول رہی تھی کہ وہاں میں کیوں نہیں آیا اس نے بولا تھا میں آؤں آپ کے گھر میں وہ نہیں آیا
کیا
وام کیوں نہیں آیا ادھر
پتا نہیں کیوں نہیں آیا تھاا
اس کو بولنا تھا میں نے اس کو کتنی بار کہا کہ آنے کو آ جاؤ آ جاؤ یہاں پہ بہت مزہ ہے فی الحال اس کی جو سمر ویکیشن چل رہی تھی بولنا تھا نا اس کو جاؤ ادھر تھوڑا سا خھر ہوتا وہ
اچھا جی تو آپ ویسے کہاں پہ کہاں رہتے ہیں کیایں
تھا
آپ کہاں پہ ہیں مطلب کس جگہ رہتی ہیں آپ
شری نگر میں شری نگر میں رہتی ہ
اچھا سری نگر پہ رہتی ہے اور وہاں پہ جو شن اور وہاں کا جو وہ رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ د
بہت ہی بڑھیا تھابھی تو میں بول رہی تھی وہاں میر کو بولنے کو ادھر آ جاؤ وہ تاک وہ اپنا سمر ویکیشن ذریعے سین یہینڈ کرے
چلیے ٹھیک میں ابھی وہ پت نہیں جہاں گیا ہووں اب دیکھیے کیا ہے نا سری نگر
پتا نہیں کی کہاں گیا میں نے بھی کال کی تھی اس کو میں نے سوچا میں اس کو بولوں گی آ جاؤ اب اب جو پانچ دس دن ہی بچے ہیں خالی سمر ویکیشن کے اس کے بعد پھر سے کالج جانا ہوگا اس کو
تو سمر ویکیشن کے لیے چلیے ہم بھیوگ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی لوگ کاب گھومنے کا سمر ویکشن چالو ہے ا گھومنے سوچ رہے سب فرینڈ لو ہم لگ ج جائیں گے ہی گھومنے
اچھا تو کیا پلان بنایں آپ
بس پلاننگ یہی ہے فرینڈ لوگ کے ساتھ ہم لوگ اب انشاء اللہ د کہ جلد سے جلد ہی جائیں گے
اچھا تو ٹھیک ہے پھر یہاں سے آنا ہوا توپ آئیے گا ٹھیک ہے تو مامی کو بھی بولنا خاص طور مامی کو میں بول رہی تھی کیونکہ وہ بچارا پورے سال تک وہی پہ ہوتا ہے کالج میں وہ گھومنے جاتا ہے ادھر ادھر تو اسی لیے میں اگر آپ بھی آؤ گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ویسے موسم کیا موسم کیسا ہے وہاں کا
ارے میرے یہاں موسم ایسا ہے کیا ہوتا ہے گرمی بھی ہے اور بارش تو نہیں نہیں آج
اچھا ٹھیک تو بہت گرممی ہے ہاں
ارے بہت گرمی ہے یہاں پہ
اب کیا کرے اب سمر میں تو ایسا ہی ہو سہنا کرتاائ وہو کا سلسل
اب کیا ہے نا کہ دیکھیے بارش ہو جائے گھومنے بھی مزہ آئے کہ بھائی اپن بارش پہ بھیگتے ہوئے موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے انسان جاتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے تو ایک الگ ہی اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل آنٹی ٹھیک ہے وہ مجھے کال کر رہی تھی کل پرسوں میں بزی تھی میں شاپ کین کر رہی ت
مجھے ٹائم ہی نہیں ملا وہ ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے
اس کو کہیے گا کہ اس نے واپس کال کی تھی اس نے بولا تھا کہ میں بزی بزی پتہ نہیں اس کو بہت مشکل کلوؤگا کچھ میرا فون میں نے اس کو ویسے کال بیک بھی نہیں کی کیونکہ میں بہت ہک گئی تھی کل شاپنگ واپنگ سے
اچھا اچھا مطلب کل آپ شاپنگ پہ ہی تھی وہ پوچھ رہی تھی آنٹی ہم سے ہم بولی کہ وہ کال کر رہے تھے ا وہ اٹھائی نہیں تھی تو وہی میں آپ ٹھیک بتائیے میں بتا دوں گا ان کو وہی
ہاں ان کو بتائیے گا کہ اس نے کال بیک کری تھی پتا نہیں اس کو کو برا مت لگا ہوگا میں نے اس نے دو تین بار کال کی تھی مجھے
اچھا اچھا جی ٹھیک ہے میں ان کو تو بتا ہی دوں گا اور تو کیا شاپنگ کیا چل رہا ہے آپ کا
ہمارے یہاں پہ میری کزن کی شادی ہے نا تو اسی لیے میں میری فیملی اور میں ابھی گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ ہم شاپنگ کرنے گئے تھے ہاں تو میں
تو ک تو کجن کی شادی یار ہمیں بھی انوائٹ کیجیے آپ تو میں بھی آؤں آپ کے پاس
کو کیا آپ کو کون سا یہ ہے آپ آ جاؤ
جی جی جی انشاء اللہ ضرور آئیں گے
ہوں کوئی بات نہیں آپ آئیے گا آپ کے لیے ہماری دروازے کھلے ہیں ہمیشہ کے لیے آپ آ آپ تو آ ہی نہیں رہے ہو میں میں تو کب سے بول رہی ہوں ت
دیکھیے ہم لوگ کا کیا ہے نا کہ دو جگہ جانے کا بہت تھا ایک سری نگر اور ایک شملہ تو آپ دیکھتے پہے پلاننگ کہاں کرتے ہیں سری نگر کرتے ہیں تو اگر کل ہم لگ نکلیں گے یہاں سے تو شری نگر کی پہلے نکلیں گے پھر اس کے بعد شملہ نکل جائیں گے
ہاں تو وہ بڑھیا رہے گا کہ پھر یہی سے آپ یہ شادی اٹینڈ کرو گے ہماری پھر تو اور ہی اور ہی زیادہ مز آئے گا
صح بات ہے کم سے کم یہ رہے گا کہ آپ کے یہاں شادی بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور تھوڑا آپ وہاں اس کا لوکشن بھی گھا دیجیے گا
بالکل بالکل آپ پہلے آئیے گا وہ پھر میرا کام ہے آپ کو گھمانا یہاں پہ ساری جگہوں پر جو جو ٹورسٹ پلیس ہے آپ میں سبھی جگہ پہ لے جاں گی آپ کو
جی جی آپ کو بہت بہت شکریہ رہے گا کم سے کم آئیں گے تو ایک وہ رہے گا کہ آپ ساتھ میں رہیں گی تو گ گھما بھی دیں گی آپ اور وہاں کا لوکیشن بھی بتا دیں گی
ہاں بالکل کوئی بات نہیں اور بتاؤ اور
دیکھیے کیا ہے نا ہمارے یہاں ا میں ریوا سے ایک ہمارے پتا ہے ہمارےاں وائٹ ٹائیگر بہت فیمس ہے
اچھا
جی ہاں ہمارے یہاں ہی پایا جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ کی بہت فیمس ہے
ہاں وہ بہت ہی زیادہ فیمس میں نے بھی سنا اس کے بارے میں
آپ کے یہاں سری نگر میں کیا فیمس ہے ایسی چیز
یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں فیمس یہاں پہ تو اتنی ساری ٹورسٹ پلیس ہے
ہمم
ہاں اور کیا آپ نے نہیں سنا ہے سری نگر ک بارے میں
ہاں ہاں میں نے سنا ہے لیکن گھوما نہیں نا کبھی نہ دیکھا
اچھا ٹھیک تو ہاں میں تو آ جاؤ کرو مزے وزے فی الحال تو چھٹیاں ہو رہ یہ سمر ویکیشن کی
صحی بات ہے اور آنٹیاں لوگ کیسی ہیں
وہ بھی ہے وہ بھی بڑھیا ہے بس تیاریوں میں لگی ہوئی ہے
ہاں گھر پھر زیادہ ہی شاپنگ بھی چل رہی ہوگی تیاریاں وغیرہ یہ سب
ہاں تو بھی شادی بھی نہ دو دن دو دنوں میں جو شادی ہونے والی ہے تو سبھی اپنے اپنے مصلوں میں اجے ہوئے ہیں وہ بولے مجھے یہ لانا ہے وہ لانا ہے تو ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کون کدھر جا رہا ہے کون کیا لا رہا ہے
جی جی صحی بات ہے
فلحال سب ہوں گے اپنی اپنی پریشانیاں
یہ کہ شادی پہ شادی وغیرہ پہ بہت مطلب مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار کیا لیں کیا نہیں لیں یہیار
ہاں اور کیا تھا ابھی بہت ہی زیادہ مائنڈ
لیکن سب کوئی رہتے ہوں گے گھر پہ تو انجوائمنٹ میں اچھا بھی لگتا ہوگا
بالکل ہاں اوپر سے ح پتا ہے مزے کی بات کیا ہے اوپر سے چھٹیاں بھی چل رہی ہیں سبھی بچے گھر پہ ہے اور جو
ہمم ہمم ہاں تو گھر تو اور بھی اچھا لگ رہا ہوگا
تو یہ اس لیے ہم تھوڑا زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہے ہاں اور کیا
ہمم صحیح بات بہت اچھا بات ہے کم سے کم یہ رہتا ہے کہ گھر میں مطلب ہرا ب ہرا ٹائپ کا لگے گا خوشحالی ٹائپ کی رہے گی اور سب جب فیملی والی کرتے ہوئے جاتے ہو تو
بالکل بالکل
کیا ہے نا کہ ہمارے یہاں ابھی ابھی تھا ویکیشن تھا
ہاں
تو ابھی ہمارے یہاں بھی پچ چھوٹی پارٹی تھی سب بہنیں ان کے لڑکے بچے تھے مطلب یہ رہتا ہے گھر کا ماحول ایک بہت اچھا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی جیسے سب چلے گئے جی جی اور جیسے سب چلے گئے ہیں تو ا پھر وہی خالی خالی سا پھر وہی گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے
بالکل بھی اچھا میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں مجھے بلا رہے ہیں چائے کے لیے مجھے چائے پی ہے ٹھیک ہے
اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے اوک بائے اللہ حافظ ہیلو ہیلو یہ تو ب ای سے بات کرتے بہت اچا